جی وعلیکم السلام جی اور بتائیے خیریت ہے سب
جی اللہ کا کرم ہے اللہ کی رحمت ہے آپ بتائیے آپ کے ٹھیک ہے سب
ہم لگ رہ ہے
ہلو
ہاں جی آواز بھی تی
مجھے آ رہی ہے ابھی کچھ زیادہ لیٹ بول رہے ہو
نہیں نہیں میں لیٹ نہیں ما میں تھوڑا تھا نل میں گیا تھا میں تھوڑا تھا گرمی سے کر رہ تھی پھر اس میں آواز آتی ہے نا کولر کی چلااتے ہیں تو
ہاں کولر میں تو بہت آواز آتی ہے اصل میں ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں بہت اچھی بارش ہو رہی ہے کل سے
مم کہتا ہے آپ کو ٹھنڈا موسم ہوگا آپ کے یہاں پرل
جی
بارش جو ہو سج ایسا کرتے چوڑی تھی جو موسم کے بارے میں
اور آپ کی آواز بہت مجھے کم آہی ہے
اب بھی کم آ رہی ہے
ہاں
اب ٹیک ہے
شرع میں صحی آئی تھی
سب ٹھیک ہے
جی ہاں جی
تو میں اور ٹھیک ہے آواز مری
نہیں آ رہی مجھے بھائی بہت کما رہی ہے
ہلو
ہاں میں سن رہی ہوں
ہاں تو میں یہ بول رہا ہوں کہ آج تھوڑا موسم کے بارے میں بات کرتے ہیں
ہاں
کیا کر رہے ہو آپ بب سے آواز آ رہی ہے
آپ کو میری آواز آ رہی ہے م مجھے آپ کو بہت کم آ رہی ہے میری مجھے
آپ کی تو آج آ رہی ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے مجھے تو آپ پرسن بات کر رہے ہو یار
نہیں وہ میرے ہاتھ سے گر گیا
اچھا تو میں موسم کے بارے میں بات کرنے کے لیے بول رہا تھا موسم
ہاں جی بالکل آپ ہاں موسم کے بارے میں کیجیے کیونکہ آج موسم آج کیا کچھ دنوں سے دو تین دنوں سے موسم بہت اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور بہت اچھا موسم ہونا
جی بالکل اور اس سے پہلے تو کافی جو ہے گرمی تھی لیکن اب جو ہے جب بارش ہوئی ہے تو تھوڑی سی رات ملی ہے
ہاں
آپ کے یہاں کب سے ہو رہی ہے بارش
م ہمارے یہاں تو کل سا بارش ہو رہی ہے رات بھی ہوئی ت صبح بھی ہوئی ہے اور دن میں تھوڑی بہت ہوئی تھی پھر ہے نا چار پانچ چھ بجے سے بارش ہی ہو رہی ہے
ہاں جی بالکل بالکل ویسے نا سب جگہ یہی حال ہے بارش کا تو سبھی جگہ ہو رہی ہے بارش بس یہی ہے نا کہیں پر تھوڑی سی کم ہے تو کہیں پر زیادہ ہے جی ہمارے یہاں بھی ایسی ھی ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تو فی الحال ہم
ویسے سیزن بھی بارش کا ہے برسات کا سی سیزن ہے تو اس وجہ سے ماشاء اللہ سے بہت اچھی بارش ہو رہی کہ جولائی لگ چکا ہے یہ بولتے ہیں شاید ساون بولتے ہیں یا بھادو بولتے ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا اتنا
ساون نہیں ابھی ابھی جو ساون کو آنے والا ہے تو بادوں پھر کہاں سے آئے صابن کے بعد آتا ہے بھادوں تو
اچھا نہیں مجھے میں کہہ رہی ہوں نا مجھے اتنا نہیں پتا ساون بولتے ہیں بھادو بولتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ جولائی میں ہاں بارش ہوتی ہے
ہاں وہ تو ہے وہ آپ کو ہاں وہ ان مہینوں کے بارے میں آپ کو جانکاری نہیں ہے گندی مہینے ہمارے ہاں تو آپ کو تو ان کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے پھر تو
نہیں کئی کئی سے نام پتا ہے کہ ہم امی اور دادی بولتی تھی کہ اب فالن لگے گا بھادو م مئی پت نہیں مئی یا چت اسوڑ ایسے ایسے کچھ نام بتاتی تھی
آشاھڈ ہاں تو وہی چل رہا ہے ابھی جو ہے نا آشاڑ ارا ساابون لگ گیا ہو تو میرے کو بھی اتنا پررم نہیں ہے پر ب سان لگ جاتا نا تو ساون میں توھر
نہیں ساون کے بعد تو بھادو لگتی یہ اتنا مجھے پکا یہ پتا ہے کہ ساون کے بعد بعادوں لگ جاتی ہے
ہاں جی وہ تو ہے میرے کو نا سو د ہے ایکا میرے کو لیکن میرے کو ہاں نہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں بتاؤں آپ کو جیسے اپنی مارچ مارچ لگتی ہے نا مارچ
ہاں
تو تو آدھی مارچ سے ادھر چیت لگ جاتا ہے ادھر کا پہلا مہینہ لگ جاتا ہے آدھی مارچ سے ہ ایسا چلتا ہے تو اس حساب سے ہاں جیسے پندرہ مارچ سے ہو جاتی ہے نا تو ادھر جو چید کا مہینہ لگ جاتا ہے تو پھر اس سے چیت ویساخ جیٹ اثار ساون بادوں اور وہ پار کک پگن پ ماں ا پھر پارو
ہاں یہ بولتے ہیں محفوس میں تو سردی ہوتی ہے
ہاں ہاں ہاں سب بھی
ہے نا مہانو کا مہاں لگے گا پھوس میں اتنی سردی پڑے گی محا پھوس ایسے بول
ہاں ہاں بالکل بالکل کیوںکہ اس کے بعد میں جب فاگن آتا ہے تو پھر ہولی آ جاتی ہے نا فاگن میں
ہاں تو ایسا ہے تو وہ بھی موسم موسم کے حساب سے ہے لیکن جو ہم کو ابھی نالج نہیں ہے نا جو نئی جنریشن ہے اس کو اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن ہماری جو امی ہے ہمارے ابو ہیں ہماری جو دادی جی ہیں تو تو یہ سب پتا ہے وہ تو ایسے انڈوں پہ کر کے بتا دیتی ہیں
ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو آپ بالکل ہماری دادی بھی گنتی تھی انگلیوں پہ انگلیوں پہ گ ان کو بتا د کتنی کہتی کتنی امی سے ہماری کہ ابھی کہاں لگ گیا ابھی تو وہ چل رہا مہینہ
جی
ابھی نہ لگنے کا ابھی تو پندرہ دن ہے ایسے بولتی تھی
ہاں وہ ایک بات تو ہے لیکن ان کا کگڑ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے اور جب ہم بتاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں
ہاں وہ کہتی ہے نا ہمیں نہا پت یہ ہمیں تو یہی پتا ہے بس
ہاں ہاں بالکل وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم کو نہیں بتا ہے تم کیا کیا بول رہا ہے ہم کو تو یہ پتا ہے کہ اس میں نا پندرہ دن رہ گیا اس مہینے میں پندرہ رہ گئے ہیں یہ نکل گیا وہ نکل گیا اتنا
بالکل پتا نہیں دیکھو جی بڑے بوڑھے بھی اپنی اپنی جو رائے دیتے تھے ان کی صحیح رہتی تھی
ہاں بالکل لیکن ایک بات ہے نا جیسے ا جو تیاری کرنے والے ہوتے ہیں نا تو ان میں ایک ٹاپک آتا ہے آپ نے تیاری کی ہوگی تو جو مہینوں کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ کون سی ایکادشی ک پڑتی ہے وہ کلچر میں آتا ہے اگر ان میں ہاں اگر ان میں ان کو بیٹھا دیا جائے نا تو یہ ٹاپ کر جائیں گے فم وال ہی پڑ ہے نا پھر آپ رہ جائیں گے پیچے
اچھا
ہاں ارے بالکل ہے آپ ان کو تو ایک ایک چیز رہتی ہے ا ایکادشی کو آتی ہے یا دوادشی کو آتی ہے یا چتردشی کو آتی ہے اور آ پتا نہیں اس صبح کیا بولتے ہیں میرے کو تو یہ بھی نہیں بتا ہے جو اسٹارٹنگ میں بولتے ہیں نا اسٹارٹنگ کا دن کون س ہوتا ہے وہ کرتی پتاا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یا ایکم
کیا
ارے جورے جو مہینے ہوتے ہیں نا ہندی مہینے تو اس کا جو پہلا دن ہوتا ہے نا جیسے مل جی چیت ہے تو اس کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ایکم بولتے ہیں یا پرتی پدا بولتے ہیں
یہ نہیں پتا مجھے بس یہ مجھے تو یہ پتا ہے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون
ہاں تو نہیں آپ سے زیادہ تو مجھے بتا کیوںکہ میں نے نا تھوڑا سا پڑ بھی رکھا ہے اور گھر والوں سے بھی سن رکھا ہے تمہارے ہے نا ٹاپک لگتا ہے یہ کلچر میں
اچھا
ہاں صحیح ہے
اصل میں مجھے اتنا اس کے بارے میں نہیں پتا بس مجھے دادی کا پتا ہے اور امی کا کیونکہ وہ بات کرتی رہتی تھی ہم ایسے ہی کچھ پڑھ رہے ہیں یا بیٹھے یا سن لیا بس زیادہ توجہ بھی نہیں دی ہم نے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں میں نے ہم ہم سوچتے تھے یہ اپنی اپنی پت نہیں کیا بول رہی ہیں ہماری سمسیا باہر ہے اب وہ کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے
ہاں وہ ان کا گاڑی تھوڑا الگ چلتا ہے
ہوں نہیں ان کا گنت جو پہلے لیڈیز رہتی تھی اور بڑے جو رہتے تھے ان کا گنت آج کے بچوں کی جنریشن سے اچھا گنت ہے وہ پڑھے ہو نہیں تھے اسکولوں میں تو وہ اپنی انگلیوں پہ گن کے بتا دیتے تھے آج کل کے جو جنریشن ہے تو وہ کیلکولیٹر نکالیں گے اور جو پہلی جنریشن تھی وہ اپنی انگلیوں پہ اکائی دھائی چکڑا پتنی کیسے کیسے کر کے و پورا حساب لگا دیتی تھی
ہاں بالکل بالکل اور آج کی جنریشن پھر تو کیلکولیٹر میں بھی غلطی کرتے تھے
ہاں ہاں اس میں بھی ہو جاتی ہے ایک دفعے ایسے ہی ہم کسی شاپ پہ گئے تھے سامان لینے تو میں نے تو کیلکولیٹر نکالا
ہاں ہ بالکل
تو میری امی نے تو کیلکولیٹر سے پہلے ہی فٹافٹ سارا حساب جوڑ دیا
جچ
تو میری چھوٹی بہن کہہ رہی دیکھو پڑھے لکھ کے ان پڑھ
ہاں وہ تو ہے بالکل لیکن آج جیسے ایک بات ہے نا آپ نے کبھی ان سے اس بارے میں پوچھا ہے نہیں آپ نے نہیں پوچھا ہوگا تو کسی اور نے پوچھا ہوگا مطلب جیسے ہم سے یہ پوچھ لو آپ ایسے ہماری جو امی ہے اور جو ہے نا دادی جی اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جیسے ہم کب پیدا ہوئے تھے تو پھر اس کا جواب تو پھر الگ ہی ملتا ہے اس کا آج تک کسی کو جواب نہیں اس کا جواب آج تک کسی کو نہیں ملا ہوگا
نہیں وہ بتائیں گی میں اس میں چیت میں پاگن میں برسات لگی تھی جب ہوئے تھے
ہاں وکم کو بہ ہوگا ہاںپ ستول وہ کےتینا ا ایا سٹیک جاب مل جائے ایسے یہ
بالکل
نا تو پلانے کا لڑکا ہے
آپ کے کولر کی آواز زیادہ آ رہی ہے
کولر نہیں چلا ہے میں پنکھا چل رہا ہے میرے پی جی میں ایسے ہی پنکھے لگے ہوئے کٹ کٹ
اچھا ہاں کھٹ کٹ کھٹ کٹ جیسے پرانی پکچروں میں ہوتا تھا نا
ہاں ہاں وہی وہی یہ پی جی ہے پی جی میں رہتا ہوں نا میں
ا بڑا مشکل ہوگا اے سی گرمی میں پی جی میں رہنا وہ بھی پنکھے
نہیں وہ میں نے گدر نا کال کی وجہ سے بند کر رکھا ہے چلو ٹھیک ہے میں آپ بات کر کے کافی اچھا لگا کہ کولر تو ہے لیکن میں نے اس بیجے بند کب
جی
جی خدا حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ پھر بات کریں گے